ہاں مجھے تھرٹین ہی کرنے میں دیکھتا اس کو کیا ہوتا اس کے بعد
نہ ہلو
ہلو
ہاں بول رہ سن رہے ہے بول رہا ہے سب رہا دوپم اس کو خ میں میںشا سیونٹین کرر میں ب وچھ اپ کی گئے ہمم پ تو کرو ا ہق تٮ
یہ کی چ مطلب
اس کو میں نے فون کیا نا
ہوں
نہیں بولا بولا برابر کمپلیٹ کرو ٹاسک پہلے تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا آ جا ہاں جس کی نئے جس کی نئے اپلیکیشن ہے جی
اس میں کیا
ہ اس کو بہت پیسے ملیں گے شاید اینڈ پہ لیکن تھرٹی کمپلیٹ کرنے ہیں
ای سے ہی اگر میں بھی کروں گا اس پہ پہلے یہ کرے گا نا شیک ہے
نہیں فون پہ تو د سے ہواؤن لوڈ آ
تو مجھے ہے نا آئی فون مس الہ ہے نا وہی
تو کاٹ رہاائی
ذرا ممک آ ہے آ
تلیو تلیو اس پ یہ اس پ نا یہ کرروموم پلک کارییا ایپ بس کے اے آر وائی اے سپیس اے پی پی گرین کلر کا ہوگا جیسے س کیب کو ہے
ہاں
سنا
ہاں بول کے ا آر
و ک کریا کیا سپیس اے پی پی نکتا
ہاں
کیا دکھا رہا ہے کر ڈاؤن لوڈ
کنیکٹنگ ٹو اسس اے آئی ٹوگیدر لیٹس بلڈ بیٹر ٹوگیدر
ارے اس کو وہ ہے گرین لوگو جس نا ثااکب کو ہے تجھے یاد نہیں ہے ایپ کا لوگو کیسا ہے
ہاں ہاں وہی بول رہا ہوں نا
ڈاؤن لوڈ سرا دیکھ ہوگا
یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا یہ یہ ہے
نہیں ہو رہا ہے اس پی متبول نہیں ہو رہا ہے
نہ
مما کے فون سے کر نمبر اپنا دے پاپا کے فون سے کرنا نمبر اپنا دے ہو رہا ہے
سائٹ کھل گئی
ذرا تو کا ڈان لوڈ
ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی اسی میں پھر لاگ ان واگنگ سب کچھ کرنا ہے
اسی میں کرنا ہے
ہاں سائٹی میں
عوذر کر تمجھ یہ اسکرین شاٹ بچ واٹس ایپ پ وق
رکو
بی میں ڈو فون کر تھوڑا بہت آلم ب چیک کر پ کر ن سوری وہ کوتتا مسئلہ چیک کر پ پلم ب برابر چ ہو گیا
رک رک صاف کرا ہوں رک
تو ج پ جؤ ہاں بیجا اسی کے فون سےا ہاں یہی ہے یہ ہے رجسٹر رجسٹر
کیا رجسٹرڈ یہ ب رائے سائن ان کر گ گ گول سے کا کون ھ نہیں کس سے کروں
ما فوٹو بیچ کے دکھا رہا ہے
بھی جانا یہی ہے
کر کر صبر د کال کمپلیٹ ہونے اس کے بعد اب یہ کٹے گی کال اوپر سے ہم نے کی ا چار منٹ بعد تھوڑا ویسٹ کر پانچ منٹ جب تک فون کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد سنا
ہوں ہوں
کیونکہ اس کو نیٹ کو لگتا ہے نا پھر کریں کشن پانچ منٹ ہو گیا بس پانچ ہی منٹ ہے وہ میں دیکھتا اس کو کیا ہوتا ہے جب کمپلیٹ کروں گا میں پوچھا اس کیا دکھائے گا اس کے پاس
ہوں ہوں
سنا برو
ہوں میں سن رہا ہوں سن رہا ہوں
اس کو دیکھتے کیا ہوتا ہے اس کو اگر نئے ٹاسک آتے یار مزہ آتا
یہ کتنے گھنٹے تک رکھنی ہوتی
دس منٹ
اچھ
دس منٹ رکھنا ہوتا ہے فون کنٹینیو
ابھی کتنا منٹ ہی ہوگا
میں ہو چھ منٹ
اگر انسان بات نہیں کرے گا کنٹینیو رکھے گا کال
ارے نہیں بات تو کرنی ہے تھوڑا بہت بات کے بغیر کیا ایسے ہیں نا جیسے وہ بھی کر رہے ہیں ویسے ک ہو ب بات ہے اور کیا ہوتا ہے جلدی درا
ونی وشھتا بلاہ زذید دروازہ بند کر ہو
ا
تلائی و وہھ ت وہ جلدی
ہو گیا ابھی ہوگا ہوا
ہاں
ابھی ہوگا
گراڈ ٹویل دیکھھیے گا
ہاں
ٹویل وچتا بوئے بویا لگے میں پچتا
میں دیکھوں گا مر ٹینشن م ٹینشن
م میں چ ن نہ یاپورر ا انوں م میں چ کولکیۃ پ تریام جلئی گسن پکنک ب کیا کر پتہ
ہاں
پہ ن گصاس فون ہیلو
ہاں
ون دھیان آ ہوتا پو چک ز ود ون کیا
ہ
و کرکھ نا یتا تو میان خطیوتا تو کرکھ نا و میانہ خطر م بسو لال چوک
ہ اور بتا ارے نہیں وہاں نہیں اچھا ملتا ہے
کرک ہاں
لال چوک پچ پچھ کیاے دیکھنا ہے کبھی آ ہے نا اس سے ڈھیل بھی لاتی ہے
ت ون توتہ ابییدس کونسہ ماسس
ب بس بس بس اور ولو تو
عبدا چھ تھوڑا عبیدہ کرن اور ور کی ون عبیدہ
آپ اور ن تازہ
بوزان چکا ب
الے باتست بس روٹیا بنائی بس بولو اس کو میں نے بولا ا بد کو میں نے بنا
کب
اس کے ب میں دیکھوں گا مل ٹینشن
ا ٹھیک
خر سب اور تھوڑا اچھا فون ملے گا نا بھائی
پت کوتتا چ اھ پھ بی تران
دو تین ہزار دیکھیں گے نا جس سے سب سے ڈیل ملے گی اور
سوچ پت مسلہ لکوٹ
کیسا بہت زدا کیا
کیونکہ ابھی دے گی ماما فسٹ پہ ہاں میں نے بولا فسٹ آئے گا نا زار بار م میں چ روپس تر ساس ضورت میں چ جیکیٹ
اگر وہی دے گا یر کو بول ٹویل دیں مجھے کوئی بجمعور الیونتھ اور اوپر سے کتنا دینا ہے
کہاں ہے اس کو ٹوبیل ہی نہیں ہے اس کو پندرہ پرو مکس ہے پندرہ پرو مکس ہے نہ بوکس ہے نہ کچھ کیاا سو چ تات گل ریٹ لگان نکار
ب کتنے منٹ سے
ہاں
اور بتا سو
بس دعا
س کیا گھر ایسے ویسے آئے بائی چاری آ پھر دو بجے
انہ کیا بوول نا پو یک س مون وہ چھوٹ اس کرول ہے وہ اس کو زخم ن قانون کوی ادھر اس کو نہیں تو یہ ہے سچیتنی خو جب لگتی ہے اس کو کیا سبو چڑ اس کو وہی ہے چے کو اسک مار یہ نا تو کیا ہو رہا اس نہیں نہیں ب نہیں اس کو
یہئیت
م